جی آ رہی ہے
کیسے ہیں آپ
اچھا آپ بتائیے کیسے
میں بھی اچھی ہوں
بس ایوری تھنگ اس اوکے
شاندہ سب گھر ل
سب بڑھیا ہ سب اچھا
چھ بس وہ کھانے کی تیاری اسٹارٹ
ہوں سب کا یہی ہے
بس روٹین یہی رہتا ہے ہم ہاؤس وائف کو اور ملتا ہی کیا ہے بس یہی یہ
گھر کے کام کبھی ختم نہیں ہو پاتے نا
بالکل اور کیا کرتے ہو آپ
ہاں میں بھی بس کھانے وانے بنانے ہی جا رہی ہوں بس ابھی جسٹ چائے وائے بنائے میں نے دیاہے
میں خود دونوں بچے ہمارے ابھی ٹیوشن سےآیے موسم ادھر تھوڑا صحیح ہو رکھا ہے تو پھر
ہاں بارش بہت ہو رہا ہے
ہوں ادھر بھی موسم ایسا ہی ہے
ہوں
شام کو کچھ کرنے کا بھی من نہیں ہوتا
ہاں موسم میں پورا پانی پانی ہو جاتا ہیں
ہوں
بارش ہی مجھے بہت بیکار لگتی ہاں بتائے
سب سب بڑھیا جی
آپ کے بچے بڑھے ہے چھوٹے ہے
نہیں نہیں میں ہاؤس وائف نہیں ہوں پھر بھی میں کام کرتی ہوں سارا
اچھا مطلب تب تو صحیح ہے
ہاں
اچ
صحیح کی
ابھی بہت اچھا ہے یہ تو ایڈوائز ہو کرو ہی بات
نہیں سر کام تو کرنا پڑے گا نا
ہاں وہ تو ہے ہی گھر کا کام تو ہو ہی جاتا ہے چاہے ہاؤس وائف ہو چاہے نہ ہو
لڑکوں کو نہیں لڑکیوں کو زیادہ رہتا ہے
ہاں کیونکہ ہم لوگ نا جیسے گھر اب جیسے میرڈ والے ہوتے ہیں ان کا پ چھ لوگ کا ہو جاتا ہے اور جو ان میرڈ والے ہو ان کا پھر ممی ہے اکیلی ہے کرا لے لاؤ یہ کل ابھی کیا جائے کچھ نہ کچھ تو وہ ہو ہی جاتا ہے
جی
مطلب کہئیے کوئی نہیں اچ آپ کو شاپنگ میں انٹرسٹ ہے
ہوں کرتے ہیں
ہ ہمیں تو بہت ہے شاپنگ میں انٹرسٹ
ہاں شاپنگ میں ڈیرس ویرس لینا یہ وہ فسٹیول پڑا تو
ہاں
جی
اب کتنا بھی ہو کتنے بھی سارے کپ ڑے ہو لیکن کیا کہتے ہیں لگتا ہی نہیں کہ زیادہ کپڑے ہیں لگتا ہے کہ ابھی تو کم ہے یہ والی ڈریس تو لی ہی نہیں ہے ہس
سب ٹھیک ہے سب بڑھیا ہیں
ہیلو ہ یا تو بچوں نے پریشان کر کے رکھا
ہاں ہاں وہ بھی تو دیکھنی ضروری ہے نا فیملی کے ساتھ ساتھ
ہاں
فیملی کے ساتھ وہ بھی تو دیکھنا امپورٹینٹ ہے لائف میں
ہاں تھوڑی دیر شانتی ملتی ہے جب اسکول جاتے ہیں اجابت ٹیوشن جاتا ہیں دن بھر ممی یہ بنا دو دن بھر ممی وہ بنا دو تو فون میں ڈشز دیکھ دیکھ کے یہ ممی یہ والا لے جاؤں گا ممی وہ والا لے جاؤں گا ساری ڈشز اب پتا لگ گئی ہیں کہ ہاں پتا ہے کہ ہاں یہ لے جانا ہے
ہمم
تو بس وہی چیز چاہیے ڈیمانڈ رات میں ہی اسٹارٹ ہو جاتی ہے صبح یہ لے جانا ہے اسکول
ہ جی
ادھر ادھر کا ویدر تو صحیح ہو رکھا ہوگا تھوڑا
ہاں ہاں بس بارش گرم بہت ہے عمر سے بارش
اچھا بارش کے یہ موسم ہی ایسے ہیں یا تو پتہ ہی نہیں لگتا ہے کب بارش ہونا ہے کب موسم چینج کب بارش
جی
میرے کو کچھ بھروسہ ہی نہیں رہتا ہے میرے دھر کا تو پانچ منٹ میں بارش پانچ منٹ میں موسم صحیح
ہاں
ہوں ایسے ہی ہو جاتا ہے شام پھر اس کے بعد تھوڑی سی شام ہو بس کھانا کھ کھانا بنانے کی تیاری جب تک کہ کھانا وانا نہ نپٹ جائے تب تک کہ وہی اسٹارٹ پھر اس کے بعد جب کھانا وانا سب نپٹ جاتا ہے پھر اس کے بعد میں فون چلانے کا من کرتا پھر لگتا ہے کہ تھکان سب فون سے ہی دور ہو جائے گی اور آپ کیا کرتے ہیں سو کے اٹھ رہے تھے
نہیں میں ابھی چائے وائے بناائے ہیں بس اب کچن میں ہاتھ وھ لگائیں گے کام وام کریں گے
ممی تو ہوگی ابھی کرنے کے لیے
ہاں ہے تھوڑی ممی بیمار رہتی ہے تو ایکچولی لڑکیاں رہتی تو اس گھر میں لڑکی ہی کام کرتی
ہوں میں تو ساسو ماں ہے وہ کرا لیتے ہیں تو اتنا ہیڈگ نہیں رہتا
ہوں کراتی ہیں تھوڑا بہت پر کریں گے
ممی سے یہ ہوتا ہے نا کہ تھوڑا فری مائنڈ ہو جاتا ہے کہ ہاں میں بھی نہیں کروں گی تب بھی ممی کر لیں گی اور ساسو ممی بہت پتا ہے کہ کرو چاہے بیمار ہے چاہے کچھ ہو
ہاں کرنا تو رہتا ہے پھر
کیسے بھی کرو بس
جی
بے کار چیز لگتی ہے شادی کے بعد گھر کا کام گھر کی ذمہ داری
صحیح ہے ابھی آپ ایکٹو ہو جاؤ گے تو پھر کیا کہتے ہیں بعد میں آپ کو آرام مل جائے گا
ہوں ہوں
ہمارے یہاں تو بول ہمارے یہاں تو بولتے ہیں کہ جو شادی سے پہلے سارا کام کرتے ہیں اور شادی کے بعد آرام کرتے ہیں
ہاں لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے
ھیں ھیں ھیں۔۔۔۔۔
ایسے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے شادی ہاں ہاں تھوڑا بہت رہتا ہے کہ ہیبٹ رہتا ہے کہ چلو اپنا کام کرنا ہے مزے کرنا ہے فٹافٹ ہم کر لیتے ہیں یہ چیز تو ہے لیکن کیا پتا کہ فیملی اچھی ملے نہ ملے بیک گراؤنڈ اچھی ہو نئی یہ بھی تو ڈیپینڈ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں بس کہتے تو سب ہے لیے یہ بات صحیح ہوتی
لیکن میں نے تو میں نے نوٹ اب نے پہ ہی آزمایا ہے کہ شادی کے پہلے میں کچھ نہیں کرتی تھی کچھ بھی نہیں کرتی تھی اور اب اب تو باپرے ایک منٹ فری نہیں اگر دو منٹ بھی فری ہوتے ہیں ایسی جگہ ہے نا کہ سب مٹ ور وہ آئیں گے تو یہیں آتا ہے اور ایک لوگ آتا ہے تو ٹھیک بھی ہے کم سے کم آٹھ آٹھ دس دس لوگ پھر ات بہت ہے پریشانی الگ کتنا کام ہوتا ہے یار دن میں ایسے ہی بیت جاتا ہے پتہ ہی نہیں لگتا ہے چھوٹے ہیں تب تک کی لائف اچھی ہوتی ہے بڑوں کے بعد لائف بالکل چینج رہتی ہے جو سے جب تک یہ بچے چھوٹے ہیں تب تک انجوائے کر لے جہاں اٹھارہ سال کے ہو وہاں پہ اسٹارٹ
رسپانسبلٹی زیادہ ہو جاتے ہیں
ہوں پھر ہم ہی لوگ کو آرام ملتا ہے کیا کیونکہ چلو بچے ہیں کچھ کر لیں گے اپنا ہی لیکن بچوں پے کتنا پریشر آتا تھا یہ ہم لوگ نہیں سمجھتے
اٹھارہ سال کے بعد بچوں کے ساتھ میں پڑھائی کے ساتھ گھر کا بھی کام کا لوڈ الگ
ہوں وہ تو ہے
اور ایسی کنڈیشنیں چل رہی ہے کی آگے فیوچر میں تو بنا پڑھائی کے کچھ نہیں ہے
آج کل ہر جگہ تو پہلے فلوئینٹ انگلش ہی بولنا رہتا ہے انگلش سب سے امپورٹنٹ ہوگیا ہے
اور انٹر کی تو کوئی ویلو ہی نہیں ہے انٹر کو چھوڑو گرا یجوشن کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے
ہوں پوسٹ گریجویٹ تک ٹھیک ہے
ہاں
اسی لیے نا اسکلس ہمارا کانفیڈنٹ ہو رہے گا تب اس کے ساتھ ساتھ نالج ابھی تو کانفیڈنس آنا چاہیے
ہاں اس کے لیے تو پھر کیا ہے نا پوری دن رات لگنا پڑتا ہے کتنا محنت ہوتی ہے چلیے پھر ٹھیک ہی ہے میں بھی کام کرتی ہوں بائے